ہیلو السلام علیکم
السلام خیریت الحمد اللہ
اور
کیا ہو رہا ہے کھانا ہو گیا ابھی لیٹے بیٹھے بچے لوگ بھی لیٹے ہیں موبائل دیکھ رہے ٹی وی ہے کھانا بہت دیر کا ہو گیا
ہمم
بہت دیر کا بولے تو ہم لوگ آج تھوڑا چھٹی ہے اسکول کی تھوڑا لیٹ ہی اٹے ہیں پھر اس کے بعد ناشتہ لیٹ ہوا ہم لوگ کا بارہ ساڑھے بارہ بجے کھانا بھی لیٹ ہی ہوا
میرا تو ابھی پکے گا کھانا
ہ نہیں میرے ہسبینڈ ناشتہ کر کے چلے گئے کام پہ
ہاں
پھر بچے سو رہے تھے تو میں بھی سو گئی تھی پھر اٹھ کے کام ویم کر کے کھانا بھی بنا کے کھائے
ہمم
ابھی دوپہر کا تو ہو گیا رات کا باقی ہے
اچھا اچھا ہاں بارش ہے آپ کے ادھر
ہاں بارش تو اچھی خاصی ہو رہی ہے
ہمارے ادھر تو ابھی تھوڑی رکی ہے بارش بہت کمی ہے ابھی ابھی ہوئی تھی فاسٹ تو ابھی رکی ہے بارش ہاں اری جا رہی ہے بارش نا
ہاں وہی تو باریش اری جاری ہے
پانی تو کتنا ہی بھرا ہوا ہے
پانی بھی بہت بھر گیا ہے بارش بارش کی دعا مانگ رہے تھے سب کہ بارش آ جائے بارش آ جائے ابھی بارش آ گئی ہے تو سب پریشان ہو ہوگے
وہی تو با
میں بھی
نہیں تو اور سب سب مطلب ہے کھیل رہے لوگ باہر
اسکول نہیں جاتے
نہیں ابھی تو چھوٹے ہے نا لوگ
اچھا اچھا
ہاں ابھی ایک کا ایڈمیشن کرائی ہو کراؤں گی ابھی کرائی مطلب گئی تھی لڑکی بڑی
لڑکی بڑی ہے
ہاں
اچھا
تو گئے تھی تو انہوں نے بولے کہ کل آنے کے لیے مطلب آج تو بند تھا تو اس وجہ سے اسکے لیے گئی نہیں میں بھلے کل جا کے دیکھتی ہوں پھر پروسیس کر کے آتی ہوں
ہاں ہاں
کنٹال ایسا آ رہا ہے نا بارش میں دل ہی نہیں بولتا ہے کہیں جانے کا آنے کا
ہاں بارش کی وجہ سے
وہی تو بہت دماغ خراب ہو گیا ہے بلڈنگ کے تو ہمارے اتنا نیچے پانی بھر جاتا ہے کہ ہم اتر ہی نہیں سکتے ایسا ہو جاتا
نہیں یہاں پہ تو ہمارے بلڈنگ کے ادھر اتنا پانی نہیں بھرتا
ہوں
لیکن میں جاتی بھی نہیں ابھی اس مین سب مطلب مجھے تو سب سامان وغیرہ سب میرے ہسبینڈ لا کے دیتے ہیں میرے کو بازار وزار کچھ لانا نہیں پڑتا صرف میرے کو اسکول کے لیے جانا پڑتا ہے ایک بار بچی کو لینے دوپہر میں صبح اسکول بھی وہی چھوڑ تے جاتے ہیں
ہوں
تو صرف دوپہر میں میرے کو ایک سوا ایک بجے اس کی اسکول پونے دو بجے چھٹتی نا تو چھوٹی والی لڑکی کو لے کے جاتی ہوں جلدی تھوڑا گھر سے نکلتی ہوں کہ دھیرے دھیرے چلتی ہوں پھر بس ایک بار جاتی وں اس کو لینے اسکول بس پورے دن میں صبح ناشتہ ا کھانے مطلب جو بھی پکانے کھانے کا سامان وغیرہ تو میرے ہسبینڈ دیےکرجاتے ہیں
ہاں
مجھے اترنا نہیں پڑتا
اچھا ہی ہے نا آدمی ہے تو چلو تھوڑا مطلب ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کی
وہی لا کے دے دیتے تو مجھے ابھی پھر اسکول کی چھٹی ہے تو ابھی وہ بھی نہیں جاتی ہوں میں نیچے
ہاں
ٹیوشن کا ٹائمنگ بھی آج پتہ نہیں تھا مجھے صبح کا بارہ بجے کا ٹائمنگ تھا وہ ٹائم پہ سو رہے تھے ہم لوگ
ہاں
ٹیچر کا کال آیا تو میں بلیے نہیں بھیجوں گی یہ ٹائم پہ میں
ہاں
سیم ٹائمنگ نہیں رکھتے وہ ایک دن کل پانچ بجے کا الو کل پانچ بجے کا تھا پھر آج آج بارہ بجے کا ہے اور پھر ویسے سے ویسے تو پھر اسکول کھلے رہے گے تو سات بجے کا رہے گا
ہوں
تو ایک ہی ٹائمنگ رکھنے کا نا سات بجے کا چھٹی رہے گی تو الگ ٹائمنگ رکھتے ہیں پھر کل پانچ بجے تھی تو بھی ٹھیک تھا چلو بچے سوتے ہو تے بیٹھتے نہانا دھونا سب ہو جاتا کھانا پینا ہو جاتا ہے تو پانچ بجے بھیج دیں گے آپ ایک دم بارہ بجے بچے اٹھتے نہیں
ہاں وہ تو ہے بارہ بجے
تی ہے ویسی صبح میں اسکول رہتی ہے تو صبح میں ہی سات ساڑھے سات بجے اٹھانا پڑتا ہے بچوں کو نیند خراب ہوتی اور پھر ابھی چھٹ تو سونے دیو بولے تو پھر ٹیوشن ٹیچر اپنا الگ ٹائم ٹیبل بتاتے ہیں
ہاں
اس کے لیے بھیج ہی نہیں آ سوشنک میں نے تو میسج ہی نہیں دیکھی تھی
اور تو
ہ
اور
تمہارے کتنے بچے ہیں
مجھے تو تین ہے
اچھا
تم کو
دو
دو اچھا اچھا ہاں
ہاں
وہی ابھی بازار گئے نئی باہر سے آڈر کری بلنکٹ آئے گا ابھی لے کر پانی بھر کے ہے نا ہمارے بلڈنگ کے نیچے تو میں کر نہیں سکتے ابھی بچے رہتے ہیں آلریڈی پلس پھر کہاں جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی بلنکٹ میں کاندا وغیرہ وہ سب ملتا ہی ہے تو لوگوں سے آڈر کر کے منگائی ہو ابھی آئے اور پٹخ سے آ بھی جاتا دو تین منٹ مے وہی تو
صحیح وہی اس دن میں نے بھی اس کیسی منگائی تھی سر آن لائن ہی منگائی تھی
اچھا
ایسے مطلب چکن ہاں چکن وغیرہ نہیں منگاتے باقی کہ دوسرے سامان بنگا لیتے اس سے ہوں پتا نہیں کیسا ہوتا ہے خالی چکن نیڈر دکان دکان سے لاتے باقی سب سامان منگا لیتے کاندا پٹاٹا ٹماٹے مسالے سالے سب چیز منگا لیتے تیل ویل سب
ہاں
آن لائن منگاتے اگر ارجنٹ میں جو چیز نہیں رہے گی اس کو پٹاخ سے منگا لیتے
ہاں وہ بھی ایسی میں بھی ایسی تیل وغیرہ بھی اس بہت سستا ملتا ہے نا امین تو ایسا ہے سستا ملتا ہے نا اس کے لیے منگانا پڑتا ہے بچے لوگ ہیں نا اتنا گندا گھر کر دیتے نہ کتنا بھی دن بھر صاف کر پھر سے گندا کر دیتے
ہاں ایسیے کرتے بچے ہمارے بچے بھی ایسے یا بھی میری چھوٹی والی لڑکی پلنگ پہ بیٹھ کے کھانا کھائی پورے پلنگ پہ چاول پھر ابھی وہ صاف کرتی ہے
میں تو پورے کپڑے سکھائی تھی پورے بچے لوگ نے دونوں کے دونوں مل کے پورے کپڑے اوپر سے نیچے پورے کھیچ کھیچ کے دالے اور مین تو ہے نا آپا ایسا ہو گیا نا بارش میں کپڑے ہی نہیں سکھ پا رہے
ہ بہت میرے بھی تو میں نے ابھی پچھلے چار دن تین چار دن پہلے جو کپڑے دھوئی تھی وہ سوکھے نہیں پھر کل پرسوں کے دن پھر میں نے کپڑے دھو دیے تو اب وہ پہلے والے سکھے نہیں تھے پھر ایسے ویسے فھیلا کے پنکھا چلا کے سکھائے پھر وہ بھی پرسوں والے میں نے ابھی آج پھیلا
اور ٹھنڈی تو اتنی ایسی ٹھنڈی تو اتنی لگ رہی ہے ایسا دل بول رہا ہے نہ پھنکا ہی نہ چالو کرو
ہوں لیکن بچے نہیں مانتے بچے چالو کرنے لگاتے
تو میرے والی تو رات میں ایسا کر رہی تھی بڑی والی کہ فن اور دیدی اتنا موسم ٹھنڈا ہوگیا تھا بلڈنگ میں نا بہت زیادہ یہ مطلب ٹھنڈ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پھر اتنے میں پنکھا بند کری سوتے سوتے اٹھتے میں مجھے بولتی فین چالو کرنا
ہوں
تو پھر ریٹن چالو کری
میری چھوٹی والی لڑکی تو میں جھاڑو لگانے بھی اگر فین بند کر رہی ہوں نا تو وہ کیا کرتے تھی اٹھ کے فین چالو کر دیتی ان تھوڑا پلنگ رکھا ہے نا بورڈ کے ادھر پہ
ہاں ہاں
ہاں تو وہ اٹتی چ پنکھا مطلب جھاڑو بھی لگانے کے ٹائم پنکھا بند نئی کرنے دے رہی اور اتنی ٹھنڈی لگتی ہے تو بھی وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں
ہاں
ہوں
ہ ایسا گھر میں ایسا شانت ہوتا ہے بچے الگ چلانے کی کیسا سر میں اتنا دکھنے پہ لگ جاتا ہے
ابھی تھوڑا اسکول جائیں گے تو بچے اور پریشان ہو گ
وہ تو کتنا کنٹال آتا اگر بچے ایک دن بھی گھر مطلب نہ رہے تو اپنے وہاں پیسہ ہی لگتا ہے اور پھر آ جات تو اپن وہ لوگ کے اوپر غصہ کرتے
ہا ہا ہا۔۔۔۔ نہ میری بیٹی تو کبھی میرے دونوں دونوں بچے کبھی نہیں رہے کبھی کسی کے پاس نہیں چھوڑی میں
ہوں نہیں مطلب میرے دونوں بچے کیسے نا کبھی دادی کےگھر چلے جاتے ہیں
ہوں نہیں میرے لوگ کے بچے لوگ کے دادا دادی نہیں ہے نا انتقال ہو گیا ان کا
ہوں
اور پھر بعد میں میں بھیجتی نہیں ہوں کس کے پاس بھی چھوٹی بہن کے پاس اگر کہیں اگر ایسا کچھ مجھے بہت ارجنٹ کام ہے یا پھر میں بچوں کو نہیں لے کے جا سکتی اکیلی جانا پڑے گا تو میں میری چھوٹی والی بہن کے پاس وہ بھی اپنے کام سے جاتی ہوں اتنے ٹائم کے لیے پھر ریٹرن میں ان لوگ کو لے کر آتی ہوں گھر پہ
ہاں میری نند ہے نا ادھر تو نند اور مطلب سسرے تو وہ بولتے ہیں کہ بچے لوگ کو دیتے نہیں کرتے نہیں تو پھر بول ہم لوگ جان چھوڑ دو اس سنیچر کو جاتے بچے صبح میں نو بجے آ نو بجے
ہوں
سنڈے کو آتے ہیں
اچھا
ہوں سنڈے وہ آتے پھر ان لوگ رات میں آتے یا تو کبھی دوپہر میں آ جاتے ہے چ پھر میر کو تو رات میں نیند نہیں آتی بچے لوگ نہیں رہیں گے نا نیندی ہی نہیں آتی پھر
ہاں وہ عادت رہتی ہے نا بچے نہیں رہیں گے تو پریشان ہو
ہاں ایک ایک عادت سی ہو جاتی اپنے کو اب اچھے ہی نہیں رہے گے تو پھر مطلب کیا ہے تو پھر وہی ابھی کل کام سے جانے کا ہے
ہاں
تو کل بچے لوگ کو چھوڑ کے گنڈی پھر جائیں گے ہم لوگ دو دن ادھر ہی رکھوں گی ابھی پانی بھی نہیں آ رہا ہے نا ہمارے یہ سائڈ میں تو یہ ننند نے بولی لا کے چھوڑ دے ادھر پانی نہیں آ رہا ہے
ہاں
تو میں بولی اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیتی ہوں
ہاں
ہوں
سب بی ایم سی کا چھٹی ہے نا کیا معلوم اس وجہ سے نہیں آتا ہے
میں پانی کیا معلوم ہم لوگ کا موٹر مطلب نیچے جل گیا ہے نا ہاں موٹر مین جل گیا ہم لوگ کا
اچھا
اس کے یہ وجہ سے کے لیے پانی نہیں آ رہا ہے خالی ہر ایک چیز کے لے آئیں گے پیسہ نکالیں گے یہ بنانا وہ بنانا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بٹ کچھ بناتے تو ہے ہی نہیں
ہاں وہ تو ہے لوگ نہیں کرتے نا یہ سب خالی بولتے ہیں کہسے ایسا کرنے کا ویسا کرنے کا لیکن کرتے نہیں ہیں لوگ
مینٹیننس دینے کا ہے جھاڑو والا آئے گا کچرا لے کے جائے گا